ہ
ہلو
ہ جی آواز آ رہی ہے
جی آر ایف
کیسے ہے آپ
السلام علیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم کیسے ہوں
جی وعلیکم السلام الحمد للہ ٹھیک ہوں آپ سناؤ
میں بھی ٹھیک ہوں بس آج کافی وست ڈلتا ہوں کافی مصروف ہے
اچھا آج کیا کام ہے
ہوں
وفس میں تھڑا ج
آفس میں بہت کام ہے
ہوں
کافی مصروف ہو
ہاں جی ہاں جی
اچھا آج کیا کام تھا
آفس میں جو کام ہوتا ہے رپورٹنگ کا بہت سی چیزیں تھی اسی و
ہوں ہ ہ پھر بھی تمہیں تھوڑا آرام کرنا چاہیے نا کتنا کام کرو گے آ کو
پھر آرام کروں آرام سے تم نے کیا کیا آج
ہوں میرا دن ٹھیک سے ہی گزر رہا ہے دیکھتے ہیں آج پورا دن کا کیا شیڈیول رہتا ہے صبح سے گھر کے کام کیے پھر تھوڑی ہی کھانا بنایا کپڑے دھلہے شاپ شاپنگ کرنے کے لیے بھی گئی تھی ابھی ابھی واپ پس آئی ہوں
ہوں بلی ج بھی
کیا کر وہاںس ہے اورٹ سے کیا گیا پھر
اچھا بس کچھ ضروری چیزیں گھر کا سامان تھا کچن کا سامان تھا اور کچھ کپڑے دیکھے
اچھا ہے کبھی ک بھار باہر جانا اچھا لگتا ہے
ہ ہاں مڈ فریش ہو جاتا تو
ا مے چلیے ویسے تمہیں زیادہ کیا پسند ہے شاپنگ یا گھر ب
دونوں لیکن کبھی کبھی باہر جانا اچھا لگتا ہے
سمجھ گیا مجھے م دیکھنا پسند زرا ک
توم فری ٹائم میں مووی دیکھنا پسند ہے اور
ھر آج کل وہ بھی فون میں ہی دیکھ لیا تو فون میں ہی دیکھ لیتا ہےم کاٹ ہوتا ہے ٹائم پاس کرنا ہوتا اسی لیے
کی مویزیکھ رہے ہو آج کل
سلہ ہو گیا زیادہ تر گھمائ گ نگر ہاںکے مار ہ اورچ م د
ہ کامیڈی تو مجھے بھی پسند ہے
ای ہماری تو زندگی کامیڈی ہوگی تو کامیڈی تو پسند رہئے گی پکس
زندگی چڈبا اری بھی گ مڈوا
ہاں جی
لائن سے ہٹ کے بات کروا
ہاں نہیں لائ بات لائن سے بات کرنی ہو تو لائن ختم ہو جاتی ہے نا گب تو گ ٹشن بھی ابھی ختم ہوتی تھیٹ ہ
ویسے آج موسم کافی اچھا ہے
ہ ہے پ ویسے تمہیں زیادہ پسند کیا مطلب باہر گھومنا موسم کیا انجوائے دینا یا ٹائم پاس کرنا سمجھ نہیں آتا ہے تھوڑا سا آپ بتائیں کس طریقے کا کیا ہے تمہاری لائف میں
آ
جیسے کہ آج موسم اچھا ہے تو آپ کو موسم میں کس حساب سے چلتا ہوں
ہاں دیکھو جب موسم اچھا ہوتا ہے ٹھنڈی ہوا چلتی ہے بارش ہوتی ہے تو موسم کا پورا پورا مزہ میں لیتی ہوں ٹھیک ہے اور وہ چائے کے ساتھ رہ تھی کچھ پکوڑے ہو جائیں تو اورر بھی بہتر ہے
ہوں ہاں ان کے بنا تو چائے کے بنا پکوڑوں بنا تو موسم ادبا سا لگتا ہے
ہوں
ہوں
اچھا ہ چائے تمہیں پسند ہے یا کافی
دھ نہ چاہے نہ ہاں کافی بس دھ دودھ ملتا رہے دھ کے ساری کاٹ د گا چائے ہے ہاں چاہ جٹک آپ
اچھا سن
بدام سنا
ارے کہاں پتی
یہ کون چیز ہے ہمارے بیچ میں چفی پائے تو ب
ہاں
اچھا لگا بات کر کے
کیسے اچھا لگا ابھی تو بات ختم نہ ہوئی پوری کہاں پرڑ تھے کہاں پر پر آ گئے
وہ چائے کافی بعات سن کے چائے کی کافی بعات سن کے مجھے پسند آیا اچھا ل
ہاں چائے کے ساتھ تو پکوڑے ہوتے ہیں تو کچھ زیادہ پسند پسند آ جاتے ہیں لیکن پکوڑے خود ن خود کہ نہ بنے ہو کوئی بنا کے کر کھلا دیں تو بہتر ہے ویسے ایک بات بتاؤ آ کیااں کہاں جائے کافی تھک گئے ہو کیا آج
السلام علیکم محترم
توم اتنا کام کیوں کر تھوڑا سا آرام پیا کرو نا
آرام ہے آرام لینا بھی ایسا لگتا ہے
وائس نہیں آ رہی ہے ٹھیک ہے وائس کلیئر نہیں آ رہی ہے
غلط بات ہے وائش آنی چاہیے بھائی پوری پوری وواہش آنی چاہیے اور آ رہی ہے
ہاں میرا سجیشن یہی ہوگی میری سلاح یہی رہے گی کہ تھوڑا کام کے ساتھ میں آرام کیا کرو تندرستی کے لیے اچھی چیز ہوتی دن میں کتنے دیر گھنٹے آرام کر لیتے ہو ارے کن کنسسٹینسی نہیں آ رہی کیا بات کرنے میں
گ گھنٹہ دو گنٹہ بس
فوٹی کی کیاام
سری ل رہ السلام علیکم محترم بھائی
ویسے ایک بات بتاؤ ت تم نے اسٹڈی کی ہے کیا کوالیفیکیشن کیا ہے کنٹینیو آ
ب
وائس کلیئر نہیں ہے دیکھو دب رہی ہے آواز
السلام علیکم محترم
ہوں ہوں
دیک ہی لیتا ہوں کس وجہ سے کر رہی ہے آج کب ہماری
ہاں ہ تمیں کون سا سبجیکٹ سب سے اچھا لگتا ہے پڑھنے میں
ج
آ
ج اد ہ سمگے ت ہے لے کر کے ہوگ
فری ٹائم میں کیا کرتے ہو
گڑ پہنچاپ
آواز نہیں آ رہی ہے
اب نہیں آ رہ ایسا نہیں ہو سکتا کیا
فری ٹائم میں کچھ تو کرتے ہوگئے جھاڑو پوچھا کے علاوہ یہ تو عورتوں کے کام ہوتے ہیں
بت ابھیی
آواز دب رہی ہے
س کر سکتی ہم پتا نہیں ابھیوس کر رہی ہے کیا
آپ صی ہے
اب چاہیے اوکے اوکے لگتا ہی تھوڑا سا وجہ سے ہوتا ہے سب کچھ
دیکھو میں تمہیں ایک اچھے سے صلاح دیتی ہوں کہ زیادہ اسٹریس نہ لیا کرو زیادہ کام نہ کیا کرو جھاڑو پوچھا کام کیا کرو اپنا صحت کا خیال رکھو ٹھیک ہے کیونکہ آفس کا بھی ورک رہتا ہے جیسے اکیلے خود کرنا ہوتا ہے کوئی اور تو کرنے آ نہیں جائے گا تو اس کے لیے مائنڈ فریش ہونا ضروری ہے کبھی بوریت محسوس ہو کبھی خود کو اکیلا فیل کرو تو میرے سے بات کر لیا کرو میں اچھی کمپنی دے دیتی ہوں
کمپنی میں تو میں کام کر جاؤں اچھی کمپنی میں اچھی کمپنی مجھے چاہیے بھی ایسے مجھے اچھی کمپنی کی دست بھی ہے
اچھا ہاں تو ہوں میں دے رہی ہوں نا کمپنی
چ کمپنی
ارے میں کمپنی دے رہی ہوں نا ہوں
اچھا اچھا و کام تو بت
کرو اس کے اس کے بعد میں ابھی تم کو کال کر ہوں کال کو ریسیو کر لینا وائس کلیئر آنی چاہیے تمہاری ٹھیک ہے
انشاء اللہ انشاء اللہ بالکل بالکل
ہاں چلو اللہ حافظ
جچ
گڑبڑ ہو گئی ہے